کم
وعلیکم السلام
کیسی ہو تو
میں ٹھیک ہوں تم ٹھیک کیسی ہو
میں بھی ٹھیک ہوں بہت دنوں سے تم سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی تو سوچا آج ضرور تمہیں فون کروں اور تمہارا حال حوال دریافت کروں آج کل کیا مصروفیت ہے تمہاری
میں بالکل خیریت سے ہوں اور تمہاری کال کا شکریہ میں بھی بس گھر کے کاموں میں اور تھوڑا بہت پڑھائی میں مصروف رہتی ہوں تم بت تاؤ تم کیسی ہو اور آج کل تم کیا کر رہی ہو
میں بھی خیریت سے ہوں دراصل آج میں صبح سے بیٹھ کر خبریں دیکھ رہی تھی تھی اور میرے ذہن میں میڈیا کے متعلق بہت سے سوالات اٹھ رہے تھے میں نے سونچا کیا کہ تم سے بہتر اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے کوئی اور نہ نہیں ہو سکتا
یہ تو تم نے بہت ہی دلچسپ اور اہم موضوع چنا ہے آج کل ہماری زندگی کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں ہے جو اس سے متاثر نہ ہو تمہارے ذہن میں کس قسم کے سوالات آ رہے ہیں مجھے ضرور بتاؤ تاکہ ہم اس پر تفصیلی بات کر سکیں
میرے ذہن میں سب سے پہلے سوال یہ آیا کہ پرانے زمانے کا کوئی آ دسویزی اور خبری نظام آ تھا وہ آج کی جدید دور سے کتنا آ مختلف ہے پہلے زمانے میں خبریں اتنی تیز تیزی سے نہیں پھیلتی تھی آج کل چند لمحوں میں پھیل جاتی ہے
ہاں تم نے بالکل درست کہا پہلے زمانے میں اخبارات اور ریڈیو ہی معلومات کا واحد ذریعہ ہوتے تھے لوگ صبحے کے اخبار کا انتظار کرتے تھے تاکہ انہیں ملک اور دنیا کے حالات کے کا پتا چلے سک کہ لیکن آج کل ہر چیز آ ہر لمحہ بدل رہی ہے
ہاں بالکل صحیح آج کل کے دور میں جہاں اس آ اس کے بہت سے فائدے ہیں وہاں اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں م مثلا ہر طرف اتنی اتنی زیادہ معلومات کی آ بر برمار بھی ہے کہ انس ہم سمجھ نہیں پاتے کہ کون سی خبر سچی ہے اور کون سی جوٹھی ہے مو مبحالگہ آرے پر مبنی ہے
یہ تم نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے اس کو آج کل کی زبان میں غلط معلومات کا پھیلنا کہتے ہیں بہت سے لوگ بغیر کسی تحقیق کے خبروں کو آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں جس سے معاشرے میں بے یقینی آ اور اتشہار کی فضا پیدا ہوتی ہے
ہاں بالکل اور اسی سے ہماری نوجوان نسل بہت زیادہ متاأثر ہو رہی ہے موغن ٹو آ گا گانٹوں اور سلسلوں میں مشروف رہتے ہیں جہاں انہیں ہر قسم کا مواد دیکھنے کو ملتا ہے اس میں اس میں سے بہت سے مواد ان کے اخلاق اور کردار کے لئے مناسب نہیں ہوتے
میں تمہاری اس بات سے مکمل اتفاق کرتی ہوں لیکن اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے اگر ہم اس نظام کا صحیح استعمال کریں تو یہ تعلیم اور شعور پھیلانے کا ایک بہترین ذریعہ بن سکتا ہے بہت سے نوجوان اس کے ذریعے نئے ہنر سیکھ رہے ہیں
ماری یہ بات بھی ٹھیک ہے لیکن اگر ہم ہم عام تر ا ترسیلے ابوالگاہ کے دستاویزی سلسلوں کے دے کو دیکھے تو وہاں سنجیدگی بہت کم ہو گئی ہے ہر کوئی دنیا میں سب سے پہلے خبر دینے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے چاہے اس خبر کی تصدیق ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو
یہ بات بالکل سچ ہے کہ سلسلوں کی اس دور میں نے معیار کو بہت بہت بری طرح متاثر کیا ہے پہلے ضمیر اور سچائی کو ترجیح دی جاتی تھی لیکن اب صرف ترسیل کی رفتار اور توجہ حاصل کرنے کی کوشش کی جات ہے جاتی ہے جسے عام طور پر پسند تکنیکی دور ک کہا جاتا ہے
مجھے لگتا ہے کہ اس ا وجہ سے ا معاشرتی اقدار بھی ہوں پاگل ہو رہی ہے لوگوں کی دستی زندگی اور ان کی دستی معلومات ا کو سرے عام لایا جاتا ہے کسی کے عزت نفس کو خیال نہیں رکھ ا جاتا جو کہ ایک نہایت افسوسناک بات ہے
تم نے درست فرمایا سلسلوں کی اس دنیا میں لوگوں کی ذاتی زندگی کی سرحدوں کو ختم کر دیا ہے لوگ دوسروں کی زندگی میں مداخلت کو اپنا حق سمجھنے لگے ہیں یہ چیز معاشرتی رواداری اور تہذیب کے خلاف ہے
اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بچوں پر اس کے اثرات کو دیکھیں تو وہ بہت گہرے ہیں بچے اب باہر جا کر کھیلنے کے بجائے گھروں میں بیٹھ کر انہیں سلسلوں میں کھوئے رہتے ہیں جس سے ان کی س جسمانی اور ذہنی نشو و نما متاثر ہو رہی ہے
ہاں یہ واقع ایک سنگین مسئلہ ہے بچوں کی ذہنی صلاحیت اس وجہ سے متاثر ہو رہی ہے کیونک انہیں خود سے سوچنے اور حکمت عملی بنانے کا موقع نہیں ملتا ہر چیز انہیں ایک بار دائی سمت پر تیار ملتی ہے جو ان کی تخلیقی صلاحیت کو بنس بناتی ہے
اور کیا تمیں یہ محسوس کیا ہے کہ اس دنیا نے لوگوں میں تنہائی کو بڑھا دیا ہے لوگ ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے بات کرنے کے بجائے اپنے اپنے آلات میں مصروف ہوتے ہیں رشتوں کی وہ ا گرمی ختم ہو ہوتی جا رہی ہے
بالکل صحیح کہا تم نے یہ ایک ایسی دنیا بن چکی ہے جہاں لوگ ہزاروں میل دور بیٹھے شخص سے تو رابطہ کر سکتے ہیں ہ اور اس کے رابطے میں ہے لیکن اپنے پاس بیٹھے سگے بھائی یا بہن سے بے خبر ہے اس نے دنیا کو قریب تو کیا ہے لیکن دلوں کو دور کر دیا ہے
لیکن ہم اس کے اثرات سے مکمل طور پر نہی انکار بھی نہیں کر سکتے سیاسی شعور پہننے میں اسے ہے اس نظام نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے اب عام آدمی بھی اپنے حقوق سے وا قف اور حکمرانوں سے سوال کرنے کی ہمت رکھتا ہے
ہاں یہ اس کا ایک نہایت ہی مثبت پہلو ہے اس نظام نے عام لوگوں کو ایک ایسی زبان زبان دی ہے جسے دبانا اب کسی کے لیے آسان نہیں ہے اگر کہیں کوئی ظلم یا نا انصافی ہوتی ہے تو وہ فورا دنیا کے سامنے آ جاتی ہے اور انصاف کی امید پیدا ہوتی ہے
لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ آزادی کا نا ناجائز فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے کچھ انصار اس آزادی کا استعمال نفرت پھیلانے اور معاشرے میں ت فریقاں ڈالنے کے لیے کرتے ہیں ما مذہبی اور سیاسی اختلاف افاد کو اس طرح اچھالا جاتا ہے کہ دنگے فساد شروع ہو جائے
یہ تم نے نہایت اہم نقطہ کی طرف اشارہ کیا ہے جب تک اس نظام کے لیے کوئی ٹھوس قوانین اور تنظیمی دفتےنہیں بنائے جائیں گے تب تک یہ نفرت فیلانے کا آلائ کار بنتا رہے گا ہر شخص کو اپنی آزادی کی حدود کا پتہ ہونا چاہیے
میرے خیال میں اس سلسلے میں سب سے بڑا کردار ا خود ہمارا اپنا اپنا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی خبر پر یقین کرنے سے پہلے اس کی مکمل تک تحقیل کریں اگر ہم خود ہوش یار ہو جائے تو کوئی ہمیں غلط راستے پر نہیں چلا سکتا
تم نے بالکل ٹھیک کہا شعور اور آگاہی ہی اس مسئلے کا سب سے بڑا حل ہے ہمیں اپنے بچوں کو بھی یہ سکھانا چاہیے کہ اس نظام کا صحیح اور مناسب استعمال کیسے کیا جائے اور انہیں اس دنیا سے نکال کے حقیقی دنیا سے متعارف کروانا ہوگا
ایک اور بات جو میں محسوس کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ جدید نظام نے تجارت کی تاریخوں کو بھی بدل دیا ہے اب گھر بیٹھ ھے لوگ اپنا کاروبار چلا رہے ہیں خوشو خوشصان خواتین کے لیے یہ ایک بہت بڑا سہارا بن کر ابر رہا ہے
ہاں یہ بات تو بہت خوشیان ہے ہماری خواتین جو گھر سے باہر نکل کر کام نہیں کر سکتی اب وہ گھر کے اندر بیٹھ کر اپنی صحیح صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہے اور مالی طور پر مستحکام ہو رہی ہے اس سے ان کا خود اعتمادی کا معیار بلند ہوتا ہے ہوا ہے
بالکل صحیح اس سے ان کی عزت الماشرتی مقام میں اضافہ ہوا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ نظام پر اب کچھ بڑے سرما دروں کا قبضہ ہوتا جا رہا ہے وہ وہ وہ وہی د دیکھتے ہیں جو ان کے مفاد کے عین مطابق ہوتا ہے
کہ تم نے سرمایہ داری کے نظام کی ایک لنگی حقیقت بیان کی ہے جو بڑے ادارے ہیں وہ دنیا کی سوچ کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ جس چیز کو چاہے سچ ثابت کر دے اور جسے چاہے جھوٹ یہ دنیا کی سوچ کو قید کرنے جیسا ہے
کس وجہ سے ہم لوگ جو حقیقی مسائل ہیں جیسے غربت تعلیم اور صحت ان سے توجہ ہٹ جاتی ہے اور لوگ ان سلسلوں میں الجھ جاتے ہیں جو صرف تفریح کے لیے ہوتے ہیں حقیقی مسائل پر کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا
یہ بات بالکل سچ ہے لوگ اب صرف رضول اور لاانی باتوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں جو سنجیدہ دستاویزی سلسلے ہوتے ہیں ان کو دیکھنے والے بہت کم ہوتے ہیں جبکہ فضول اور شور شرابے والے سلسلوں کی مقبولیت احسان حد تک ا زیادہ ہوتی ہے
مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ریڈیو یا دستاویزی سلسلوں پر کتنے سبق آموز ا کر کے وہ دستان گوئی ہوتی تھی ان سے دلوں کو سکون ملتا تھا اور کچھ نیا سیکھنے کو ملتا تھا اب تو ہر طرف صرف اے چیخنا چلانا ہی نظر آتا ہے
ہاں وہ زمانہ واقع بہت پرسکون تھا اس وقت کے دستاویزی سلسلوں میں ایک تہذیب ہوتی تھی ایک ادب ہوتا تھا زبان کا معیار بہت اعلی ہوتا تھا مگر آج کل تو زبان کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے کوئی ادب و لحا ظ نہیں رہا
صحیح کہا تم نے آج کل کی زبان میں غیر معیاری الفاظ کا استعمال عام ہو گیا ہے اور ب چوں کا سا بچوں کے سامنے جب ایسی زبان بولی جاتی ہے تو وہ بھی وہی سیکھ تے ہیں معاشرے میں تہذیب کا جنازہ نکل تا جا رہا ہے اس وجہ سے
ہاں چلو اللہ حافظ
اللہ حافظ